ہیلو ہیلو م ہائے ہاں بولو
ہاں بوھت سا کیا بولی بہن
ہمم بول رہی تھی ہیا وہ چھانا پورا تک لے کر آؤ ہم یہاں سے آئیں گے لیکن ہم ہی نہیں رہی گھر جانا ہم کیا کریں ہم اس کو زبردستی نکالیں گے
چینی جا رہی ہے
نہیں وہ آپ پاپا کے سات گی نماز پڑھنے اس کو بولا ہم نے چلو گھر جاؤ اس نے دادی کو اتنا مارا آپ کی مجھے بول رہ ہو گھر جاؤ کسم سے وہ مان ہی نہیں رہی امان ہم کو زبردستی کریں گے
آپ مجھے ب بولو جب یہاں یہاں پیمنٹ کے پاس اکاؤنٹ مانگتا ہے نا
آاں
اس کے بعد کیا بول رہا ہے انٹر آئی ایف ایس سی کوڈ وہ کیا ہوتا ہے
ہاں مطلب ج اے کے زیرو ایم ایچ اے آر کچھ ایسا ہی ہے نا
جے کے
مجھے پورا یاد نہیں ہے میں الہ دوں گی اپ رانی سے پوچھنا رکو میں بھائی سے پوچھتی ہوں رکو رکو آپ کا بک اکاؤنٹ کہاں پہ پے ہیں محجور نگر میں ہی
ہاں ہاں
یہ کہاں کا ہے یہ اکاؤنٹ
بی ہی محشور نگر کا
رکو آئی ایف سی کوڈ مہجور نگر کا جے کے زیرو جے کے زیرو ایم ای ایچ جے ا کے اے زیرو
جے اے کے اے زیرو
ایم کے کے پھر ایم ای ایچ ایم ای ایچ
ایم ای ایچ
جی جی یو آر
جی یو آر اور کیا بول رہی تھی اچھا آپ کیا بولا حیا نے
آپ آیا گئی پاپا کیسے نماز پڑھنے کے لیے اس نے بولا مجھے نہیں جانا ہے
ہوں
سے بولا مجھے نہیں جانا وہ گئی پاپا کے ساتھ نماز پڑنے
آب
آم کیا میں نے اس کو بولا اس کا مان نہیں ہے
آپ جائی نہیں رہیے چھوڑو پکڑو پھر رات کو کار جائے گی
اس نے بولا یہ نا ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے
چھوڑو پاڑو وہ کال جائے گی
جب وہ مانگنی لے آپ گاؤ کو زبردستی بھیجیں گے اگر اس کو اتنی یاد آ رہی ہے ان کو تو آ کے لے جائے آپ کیا کریں اور کیا کہ سکتے ہے
نہیں
آ کے لے جائے تو
دیا کھانا بھائی کو
ہاں پھر کھایا بھی ختم بھی کیا کھاکے
ہ
مج جب اب اس نے دو تین ساپ سے س میں میں وہ دھو رہی تھی پہلے
اچھا اچھا
ہاں
پتا ہی نہیں چلا کہا سے ریچار فون میں
نہیں آپ کو تو میرے سے زیادہ ہی پتا نہیں چلتا ہے
آپ کو پتہ چلا
نہیں مجھے بھی نہیں چلا لیکن میں نے بہت بار ٹائم دیکھا
نہیں فون تو میرا بھی ہاتھ میں ہی ہے
ہاں
ہوں
بندر ٹائم دو چار بار دیکھا اس کال پہ میں نے نہیں دیکھا اس کال پہ میں ابھی پلیٹ وا لیٹ اٹھا رہی ہوں
چار منٹ ہوئے
ہاں ہاں اور کیا یہ نا اور سناؤ تم کچھ
بھائی آئے گھر
نہیں نہیں مجھے پاپا بولا نا نہیں مجھے دو
ہوں ہوں
پاپا گئے نماز پڑھنے
اب کھانا تھا آپ لوگوں کو بھی کھانا تو پھر آرام کرنا تھا
پاپا آے گا نا نماز پڑ کے پھر کھائیں گے
پھر آرم کرو
ہاں اب کیا کرنا ہی ہے اب تو اور آگے کرنا ہے
ہوں
ہاں مجھے ہایا کہ دو تین کپڑے رہ گئے ہیں دھونے کے لیے وہ میں اب کب صبح دھوگی
ہاں تھوڑا تھک گئی ہو اور
نہیں میں کپڑے دهو رہی ہوں وہ ختم ہو گیا اب ہایا کہ دو تین کپڑے ہیں بس
اچھا اچھا استری کی پھر
نہیں میں نے پانچ بجے میں پانچ بجے گئی برتن دھونے جن کے
کیوں
میں نے لوبی کا کام کیا نا ختم نیچے والے لوبی کا میں اوپر سے نیچے تک ڈرل ول صاف کر رہی تھی اور یہ اب وہ پیسے نہیں دیے تھے پھر لوبی کو کھانا کھانے کے بع تین بجے کھانا ختم کیا ہے انہوں کھا کے جب میں نے آپ کو کال کی میسج اگر اپ کال اٹھاؤ گی تو میں پھر برتا نہیں دوں گی جب آپ نے نہیں اٹھا پھر میں چڑھی اوپر یہ جھاڑو دینے اوپر سے نیچے تک لوابی ہاں اوپر سے نیچے تک لو بھی کوئی چاڑودیا پھر میں نے ختم کرنے والی تھی ہھائی نے پیچھے سے سارا ڈسٹ بن الٹا کیا پورے لوبی میں کیا میں جڑوں پھر سے تب تک بچ گئے پانچ پھر پانچ بجے گئی میں صبح کے کبص تک دو ایسے ہی تھی
ہوں
پھر میں پانچ بجے سے چھ بجے تک وہی کام کر رہی تھی
جی ٹھیک
چھ بجے کے ہلو بنائے اور نمکین چائے بنائی
ہوں
تب تک بچ گئے سات پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے
ہ یہ آئی ہے ہاسپٹل سے بہن
چل رہی ہے
کیا بولا ہے
پتا نہیں میں نے وہ پوچھا ہی نہیں میں نے بو مجھے مسکان ویٹ کر رہی ہے
اب کیسی بہن ہو
میں اب پوچھوں گی اس کو
اس کو یاد نہیں کرتی ہو
کس کو
بہن کو
ہاں میں تو اس کو روز کال کر رہی دن میں دو تین بار
اچھا کرتے ہو
کیا کیا کہہ رہی ہو
میں نے بولا اچھا کرتے ہو
ہوں اور
بس مجھے نیند چڑھ گئی
کیسے
میں کمنبل میں بیٹھی ہوں اندھیرے میں
میں ا بھی اندھیرے میں بیٹھی ہوں حمام پہ بس حمام جلانے کی تیری ہے تیاری ہے ہاں ٹھانڈ لگی مجھے بہت مجھے بہت ٹھانڈ لگی
اس میں کیا ڈالتے ہو
اس میں زون ڈالتے ہیں
اچھا ٹھیک
اور میں مزہ کر رہی ہوں وہاں میں مزہ کو بھی سیدھے
مجھے لگا آپ نے بولا نا ابھی بھی مجھے ٹھنڈ لگی میں نے فین بند کیا ہے
نہیں میں نے مزہ کیا
اب کو تھا بہرے مما کو وہ آیا کام پہ اس نے ماما کو بولا تھا یہ میں تب تک سوؤں گا اس نے نیچے بھی ڈالا تھا اوپر بھی ڈالا تھا اوپر کمل ڈالی تھی نیچ ا سے بھی ڈالا تھا ابھی وہ اٹھا ہے نا اللہ کی قسم اس نے بہی چائے پی ہے ابھی کپ بھی ادری ہے
ٹھیک
وہ نا بٹر کھائی ہے وہ بھی ادری ہے کاپ سارا یہی پہ ہے ابھی تک
ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے
اب میں بھی آئی میں بھی اسی کمل میں سو گئی
ہاں
اوپر سے کھڑکیاں بانند رکھی ہے دیتا دم ہوا ہے وے کھڑکیاں وڑکیاں باندھ رکھی ہیں
ہاں اچھا کیا
ادھر اسی نے رکھے ہے اتا دم ہوا ہے
اور سناو
اب باقی دس ہم کل کریں گے ہے نا
ہاں کیوں نہیں اسی نمبر پہ آپ آپ کے پاس دوسرا نمبر ہے نا
امم
اسی نمبر سے کرو گے
اسی پہ ہے وہ مجھے
ٹھیک ہے
ابھی میں نے کال یہ دس کے آپ کے ساتھ ہی بس
آج تو ہم نے کیے دس آپ نے اور میں نے
ہاں پرسوں ہم نے کتنے کیے تھے اس نمبر پہ
س س ب ج ہے ہلو
پرسوں ہم نے اس نمبر پہ کتنے کیے تھے
کس نمبر پہ
وہ جو دو تین تھے وہ کال کیے تھے
دس چار چار
اس پہ مجھے فائیو ہنڈریڈ آئے ہیں
ٹھیک ہ
ٹھیک ہے پھر باے دین ہم کل ملتے ہیں کل تک اپنا خیال رکھنا زیادہ زیادہ
میں کہیں کل تک نہیں مر جاؤں گی آپ اتنا فکر مت کرو
کیا ہوا آپ کو کل تک اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا
اب کھانا کھانا اور سو جانا
ہم
اب ملتے ہیں کل صبح
چلو اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے
اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا
اوکے بائی
بائے بائے